اچ السلام علیکم ایان کیسے ہو ہو آج کل تم کسی چیز میں اتنا دلچسپی لے رہے ہو
وعلیکم السلام جیش چان میں ٹھیک ہوں آج کل میں آرٹیفیشل انٹٹیلیجن یعنی اے آئی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے
ہاں میں نے بھی اے آئی کے بارے میں سنا ہے لیکن مجھے زیادہ معلومات نہیں تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اے آئی کیا ہوتا ہے
اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے اور کمپیوٹرس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ انسان کی طرح سوچ سکے اور فیصلے کرنے کی سہوولت رکھ سکیں
مطلب مشینز بھی انسان کی طرح کام کر سکتے ہیں
بالکل کچھ حد تک ہاں اے آئی مشینس ڈاٹا سے سکھاتی ہیں اور پھر اس انفارمیشن کے بنیاد پر کام کرتی ہیں جیسے موبائل فونس میں وائس اسسٹنٹ آن لائن ریکارڈنگس اور ٹرانسلیشن ٹولز اے آئی کی مثال ہے
یہ تو بہت خانس کی بات ہے مجھے یاد ہے پہلے کمپیوٹر صرف سمپل سمپل کام کرتے تھے دیکھیں ہلو
تمہاری آواز تھوڑی کم آ رہی ہے
اچھا ٹھیک ہے ام بھائی یہ تو یہ تو بہت یر حیرت کی بات ہے مجھے یاد ہے پہلے کمپیوٹر صرف سمپل کام کرتے تھے لیکن اب وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں
بالکل ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے اے آئی کی وجہ سے مشکل کام آسان ہو گیا ہے
کیا اے آئی صرف موبائل اور کمپیوٹر تک ہیح محمود ہے
نہیں ہے کا استعمال بہت سے فیلڈس میں ہو رہا ایجوکیشنس میڈی میڈیسنس بزنس ٹرانسپورٹ اور سائنس میں ایک کا کردار بہتر بہتر جا رہا ہے
ایجوکیشن میں اے آئی کس طرف مدد کر سکتا ہے مدد کر سخ تافے
تارا سوال بہت اچھا ہے اے آئی اسٹوڈنس کو بہتر تیاری سے پڑھانے میں مدد کر سکتا ہے یہ مشکل ٹاپک سمجھ سکتا ہے لرننگ مٹیریل پروائڈ کر سکتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی ضروریات کی متقل مدد کر سکتا ہے
ہاں تو یہ تو اسٹوڈنس کے لیے بہت فنڈامنٹل فائدے مند ہاں بہت فائدے مند ہے لیکن کیا اے آئی ٹیچرز کی جگہ مل سکتا ہے
میرے خیال میں اے آئی ٹیچرس کے بدلے نہیں ہیں ٹیچرس کی رہنمائی سمجھا اور انسان سے رابطہ بہت ضروری ہے یہ صرف ایک مددگار ٹول ہے
تمہاری بات صحیح ہے انسانی جذبات اور سمجھ مشینز میں نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی
بہت کام کر سکتا ہے لیکن اسے انسان ہی بناتا اور کنٹرول کرتا ہے
اچھا ایال ب میڈیسن میں اے آئی کا کیا فائدہ ہے
بالکل اچھا سوال ہے چ ڈاکٹرس کو اے آئی اے آئی ڈاکٹرز کو بیماریوں کے
اچھا
پہچان رپورٹس کا تجریہ اور ریسرچ میں مدد دے سکتا ہے اس سے اجل کی ترقیت بہتر بن سکتی ہے
ہاں اچھا سا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو انسان کی زندگی بڑچانے میں بھی مدد مدد کر سکتا ہے
بالکل لیکن اے آئی کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کرنا ضروری ہے
تم نے ذمہ داری کی بات کی کیا اے آئی کے کچھ نقصانات بھی ہیں
ہاں ہر ٹیکنالوجی کی طرح اے کا بھی کچھ چل چیلنجز ہے اگر اےے کا غلط استعمال ہو تو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں
ایان کس طرح کے مسئلے
مسئلے کے طور پر غلط انفارمیشن پھیلانا پریویسی کا پریویسی کی مثال اور کچھ جابس پر اثر پانا
کیا یہ کیا ا آئی و وجہ سے لوگوں کی نقصانیت ختم ہو سکتی ہے کیا اے آئی کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں
کچھ کاموں میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن نہیں مقام بھی پیدا ہو ہوتے ہیں انسانوں کو نئے اسکلس سیکھنے کی ضرورت ہوگی
ایان مطلب ہمیں اے آئی سے ڈرنا نہیں چاہیے بلقی اسے سمجھنا چاہیے بلکہ اسے سمجھنا چاہیے
بالکل اگر ہم ائی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ بہت فائدے مند صبت ہو سکتی ہے
ام مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اے آئی او اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا
آ متکبل میں کاارول اور بہتر بہتر سکتا ہے اس لیے اسٹوڈینٹس کو بھی ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھ لینا چاہیے
عں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اچھا سوچ اور ذمہ داری بھی ضروری ہے
بالکل اے آئی ٹول اے آئی ایک ٹول ہے اس کا بہتر یا برا استعمال انسان کے فیصلے پر ڈپینڈ کرتا ہے
آج تم سے بات کرنے کا کہ مجھے اے آئی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ہمیں اس انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کی
اب میں بھی اے آئی کے بارے میں مزیدار معلومات حاصل کروں گا
یہ بات اچھی بات ہے علم حاصل کرنا اور نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے
ہاں بالکل اے آئی مستقبل کی ایک اہم ٹیکنالوجی ہے
اور ہاں اسے سمجھداری اور اچھے مستفق کے لئے استعمال کرنا چاہیے
اے آئی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ڈے ٹو ڈے ہماری مرکوزہ لائف میں اے آئی سے ہم
ب ج بنا سکتے ہیں بہت کچھ بنا سک
بالکل صحیح کہااں ایسے ہم آج کل امیجز بھی بنا سکتے ہیں چلو خش کی نہیں جانا ہے تو ہم بعد میں بات کر کریں گے ٹھیک ہے
مجھے مجھے اپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں بہت اچھا لگا تو اللہ حافظ